ہلو
ہیلو السلام علیکم ہ بالیکمسلام کیسے ہو
اور سب خریت
سب خریت بالکل ہاں جی میرے یہاں بھی سب خریتے
پریچھا دے کے آئے تو لیکن بہت پریشان تھا پت نہیں کیوںو کری وغیرہ لگنے رہی تو سوچا کچ تھوڑا اسکل وغیرہ سیکھ لوں
وہو ہاں ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا آج ہمیں تھوڑا سا نا پہلے لوگ یہ ایک بار پڑھائی پوری کر لیتے تھے اور اسی پر اسی علم کے سہارے پوری زندگی نکال دیتے آج کل ایسا نہیں ہو پا رہا ہے
جی جی جی بالکل بھی لیکن آج کا دور نا بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور ہر دن نئی ٹیکنالوجی وغیرہ نئے کام اور نئے موقع سامنے آ رہے ہیں
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا یعنی اگر انسان وقت کے ساتھ خود کو نہ بدلے تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے
جی جی ایک ایک ممبر واضح بات کر رہے ہیں آپ ویسے اس اور اسی وجہ سے نا نئی اسکل سیکھنا پہلے سے کئی زیادہ ضروری ہو گیا ہے نا نئی س سمے سمے پر ن اس بالکل سیکھنا بھی جضر لیے ویسے ایک بات پوچھو آپ سے
جی جی بالکل پوچھیے
اسکلس ہے یہ ویسے کیا ہے
اسکل سے یعنی وہی ایک ہنور اور صلاحیت جن کی مدد سے ہم کسی کام کو بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں اور جس کو نا کرنے میں کوئی زیادہ بڑی نہیں نہیں ہوتی ہے وہی سکل سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہم اس میں
جیسے کہ ن جیسے کمپوٹر کمپیوٹر چلانا ہے نا اس اچھی کمیونیکیشن ویڈیو ایڈیٹنگ یا کوئی نئی ج جو مطلب سیکھنا ہے
ہاں جی بالکل ہاں یہ اسکلس میں ہی آتے ہیں سارے
تو ویسے دیکھا نا کہ یہ یہ یہ نئی اسکل ہے وہ سیکھنا ویسے ضروری کیوں ہے اس کا کوئی کارن ہے کیا مطلب
ہاں وہی ہے نا اس کا کارن ہے لوجک ہے اس میں اگر بہتر روزگار کے موقعے ملتے ہیں اس سے نئی اسکل سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے اور نہا جو فالتو میں بیٹھے ہیں وہاں ب اپنی اسکل سے باہر جا کے اپنی ہا بی وغیرہ میں کچھ کر سکتے ہیں
جی جی جی جناب جی جناب اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ روزگار اور کامیابی کے نئے دروازے کھلتے اسٹوڈنٹوں کے لیے لوگوں کے لیے اور اور صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ اننر بھی ضروری ہے اس کے لیے
ہاں بالکل یہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ماشاء اللہ نا آج کل اتنے پڑھے لکھے اتنی ڈگریوں والے بندے ہیں نا جو آج کل بے روزگار پڑھے ہیں بس پڑ کہ ڈگرییا لے لے کے رکھی کوئی اسکلس نہیں ہے تو آج ان کی ڈگریاں کوئی کام نہیں آ رہی اس لیے خود کا ہنور اور اسکلس بھی ہونا ضروری ہے
اور خود کے اوپر بھی بھروسہ بھی ہونا چاہیے نا اس سے کچھ نیا انسا سیکھتا ہے وہ کانفیڈینس آاتا ہے بات کرنے کا طریقہ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ وہ اپنے آپ اسکل ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے نا
ہاں جی بالکل اور نہا اگر اسکل سے انسان کو تھوڑی مجبوتی بنتی ہے اور نہا باہر کی دنیا میں اس کا تھوڑا جو بات کرنے کا لہجا ہے وہ بدلتا ہے اور اپنا نا باہر کی دنیا میں جانے کا اسے موقع بھی ملتا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے بہت پڑھ لکھا ہے ڈگگریاں تو کچ نہیں ارا نا آج کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہی ہے ہر چیز ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر کام بنا ٹیکنالوجی کی ہوتا ہی نہیں ہے
جی جی صحیح پرمایا نا ویسے بھی آپ آج کل کا جو کہوت ہے نا کہ آج کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور جو لوگ ہیں نا وہ سیکھتے رہتے ہیں وہی اس دنیا کہ مطلب بدلتی دنیا میں آگے بڑھ ہیں اور جو سیکھنا بند کر دیتے ہیں اس کی پروسیس کچھ نہیں ہے فالتو پڑے رہتے ہیں کوئی کام دھندا نہیں اور وہ ایکٹیوٹی جو چاہتے ہوئے بھی ان ایکٹیوٹی میں کام کرتے ہیں جیسے کرمنلس ہوتے ہیں اور فالتو کی جو جو کریاں نہیں کرنی چاہیے ان میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں
ہاں جی بالکل بالکل اور نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اسکلس ہے تو ہمیں نئے موقع اور نئے خوابیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور نہ اپنی تھوڑی سی اسکلس کے اگر ہم بے روزگار سے روزگار کی طرف جات تو پھر تھوڑی سی ریپوٹیشن بھی بڑھتی ہے ماس اسللہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل تھوڑے بہت پیسوں سے کچھ ہوتے پ نہیں ہے انکم باہر نہیں کرو تو اس سے کچھ نہیں ہو رہا گھر کی انکم گھر میں کام نہیں دیتی
جی جی باجی جی باجی بالکل ویسے کئی لوگ ہیں نا صرف ایک نئی اسکل سیکھ کر ہی اپنی زندگی بدل دیتی ہیں جیسے کہ کوئی ان ہیں جیسے آپ نے کئیوں کے بارے میں سنا ہوا کہ نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھ لیتے ہیں پھر اپنا نام کما لیتے ہیں
ہاں جی میں نے بہت کافی لوگوں کے بارے میں سنا ہے ابھی نا میرے تھوڑے لوکل ایریا میں رہتی ہوں میں نا وہاں کیا ہے نا ابھی یہ کچھ پروگرام چل رہا ہے کمپیوٹرس کے معامل میں تو نا پہلے مطلب لڑکے وغیرہ تھے جو کمپیوٹر کا جو سائبر کیسے وغیرہ لڑکی یوز کرتے تھے آج کے دور میں میں نے دیکھا ہے کافی لڑکی ک کمپیٹر جی بنی بیٹھی اور اچھا اچھے اسکلس میں کام کر رہی ہیں اچھا ان کی ارنگ بہت اچھی ہو رہی ہے ابھی نا میں نے دیکھا تھا کچھ کافی ٹائم پہلے بہت پیچھے تیں اور نہا ای متر وغیرہ جو سائبر کیفے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ لڑکے ہی ملتے تھے اور آج کل آپ دیکھو ہر ایریا لوکل ایریا میں چے آؤ آپ کمپیوٹر دییدی دیکھنے کو ملے گی نا یہ اپنی ٹیکنالوجی پروسیس ہی تو ہے
جی جی جی گا جی ایس سب بالکل صحیح ہے نا ماشاء اللہ یہ بالکل بات آپ نے صحیح کہی ہے ایک نمبر بات کہی ہے لیکن اس میں کیا ہے یہ آپس میں جو باازیوں کو نا اپنے ار کو نکالنے کا بھی موقع دیتی ہے نا یہ
ہاں بالکل اور نہ ایک دوسرے کو دیکھ کے دوسرے بھی موٹیویٹ ہو رہی ہے اپنا کسی کے گھر والے الاؤ نہیں کرتے بو مطلب جو بھی بندہ ہوتا ہے نا لڑکوں کی دکان پہ ہر کسی کے لڑے گھر والے لڑکے کیوںکہ جنا ہے لو نہیں کرتے نا سماج کا اور تھوڑا ماحول کا فرق پڑتا ہے بالکل اور نا اب کمپیوٹر دیدی کی د کان ہو رہی ہے کمپیوٹر دیدی اپنی خود کا سائبر کیفے کھول کے بیٹھے ہیں تو گھر والے بھی تو موٹیویٹ ہو رہے ہیں اس سے اور وہ نا دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہم بھی کہ انہوں اپنی لڑکیوں کو بھیجیں تو اس سے نا ان کا تھوڑا اور زیادہ ارنگ ہوتا اچھی ہو رہی ہے اور ان کا وکاس بھی ہو رہا ہے اور باہری دنیا میں ان کا تھوڑا سا نام بھی ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اس گاؤں میں اس جگہ پہ کمپیوٹر دی دی ہے
ج جناب ایس یہ ای ایسی ہی چیزیں تو جو پوری قوم کو پرییرت کرتی ہیں نا کہ یہ یہ بازی کر سکتی تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ جناب کرکتے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے
ہاں جی بالکل جی بالکل بائی جاننا نا اور آج کل بھی ہر انسان ہر چیز میں دلچسپی اپنے ہنور کے حساب سے ہی سیکھتا ہے
جیسے مترما ا اگر آپ آج سے کوئی شروعات کرے تو کون سی اسکلس انہیں سیکھنی چاہیے ویسے
ہ ارے میں تو چاہتی ہوں اسکلس تو اپنی ہبی ہے جہاں آپ کو انٹرسٹیڈ ہے وہ اس میں جاؤ اب جیسے کہ میں اپنا خود کا بتاتی ہوں میرے کو پہلے نا میں پڑھتی بھی تھی اس کے ساتھ سر میرے کو لگا میری ہابی ہے پیسکل سمجھو میرے کو سلائی کرنے بڑا شوق چڑھا تھا میں نے سلائی سیکھی تھی ہاں پہلے تو میں نے خود کا پیسہ تھا اس میں وہ کیا تھا انویسٹ تو اس کے بعد میں میں ہاں ہاں جی بالکل ک اس کے بع میں سیکھ گئی تو میں دوسروں کا تو کام لیتی ہوں اچھے اچھے ڈزائنر کے کپڑ بناتی ہوں تو یہ میرا اسکل اور مجھے اس سے اچھا انکم بھی میری بہت اچھی ہو رہی ہے ارنگ کر پا رہی ہوں میں اپنا تھوڑا سا خرچے کے ساتھ سھ اپنا تھوڑا بچا بھی لیتی ہوں
خدا کرے آپ کو اللہ کرے آپ کو بہت آگے وکست کرے آپ اپنے کام کامیاب ہو ویسے بھی بہت ساری اسکلس ہیں لیک جیسے جیسے کمیونکیشن اسکل لے لو چاہے کمپیوٹر ڈییٹ آپ بات کر رہی ہیں ویڈیو ایڈٹنگ کی اور سارے کئی کام ہے نا جو آپ س کر کے اپنی اسکل ڈیولپمٹ کر سک ہیں
ہاں جی بالکل آپ نے ایک دم صحی فرمایا ماس سلہ اللہ کا شکریہ ہے میرا تو خود کا نا اچھا چ رہا ہے اب تھوڑے ٹائم پہے میں نے کمپیوٹر میں ڈیجیٹل ہب میں بھی ورک کیا تھا آن لائن ورک اور ورک فرام ہوم بھی کرتی ہوں میں میرا تھوڑا چھوٹا سائبر کہتی ہے میں اس کو بھی یوز کرتی ہوں وہاں پہ فوٹو کاپی ہے جیسے اور نہا پیسے ٹرانزیکشن وغیرہ کرنے کا کام بھی کرتی ہوں تو میرا اچھا ہے اور ویسے بھی نا آج کل ہونا ضروری ہے اپنا ہنور دکھانا ضروری ضروری ہے
وہ وہ وہ تو اللہ کی مہر آپ پہ باقی خدا کے بندوں کے لیے آپ ایک پریرا کے روپ میں کام کر رہی ہیں جس سے آپ کو دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھنے کا پریاس کریں گے
ہ جی بالکل اور اور ب صحیح ہے آپ کا آپ کا خود کا کس کیا ہے ویسے
نہیں زیادہ اسکلس تو نہیں ہے لیکن میں فی الحال میں مدرسے میں تعلیم دینے کا کام کرتا ہوں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سکھانے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے مجھے تعلیم دینے کے میں بہت بڑے انٹرسٹڈ
ا یہ تو بہت ہے ماشاء اللہ آپ کا جو کام چل رہا ہے نا وہ ایسے ہی چلتا رہے اور دوسروں کو کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا اس سے نا میرے کو جان کے بہت اچھا لگا آپ کی یہ بات ہے تھوڑا سا نا سو سماج میں اپنا خود کا وہ دکھانا بھی آج کل ضروری ہو گیا ہے چار دیواری میں رہ کے کام نہیں چل پاتا
ہوں لیکن سیکھنے میں بہت سی مشکلات ا کہ کئی لوگ کہتے ہیں ان کے پس وقت نہیں ہے اصلہ ویسے واو میں وکت کی کمی نہیں ہے بلکہ وکت کا صحی استعمال ہونا بھی چاہیے نا کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ مجھے نئی چیز مجھے چیزیں نہیں آتی ج میں کیسے کروں جھے کیسے سوں گا لیکن شروعات میں س لوگ نوسکھیا ہی ہوتے ہیں نا
وہی بی بالکل اور وہی ہے نا اور جو ہر دن کچھ نیا سیکھتا ہے اس کے لیے کامیابی کے راستے ہمیشہ کھلے ہی رہتے ہیں اور جو نا نہیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی آ نہیں بڑھتا اور جہاں ہے اس سے بھی اور تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے
جی وہ صحی فرمایا لیکن ایسا ہے نا کہ لگاتار چھوٹی چھوٹی کوشش نہیں بڑی کامیابی کا کار بنتی ہے نا پروسیس
ہاں وہی نا کہتے بھی تو ہیں وقت کے ساتھ جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ آگے بڑھتے ہیں اور بوشیہ ہی انہیں کا ہے جو آج سیکھنے کے وقت میں لگتا لگاتی ہیں باقی کرنا جو کرے گا وہی بڑے گا جیسا کرتے ہیں ویسا برتا
آپ نے بالکل بجت بات کری ہے م بالکل بڑھیا بات آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا کرے آپ کو اچھا وہ کرے
ہاں جی بالکل شکریہ میرے کو بھی آپ سے بات کر کے بےحد کچھ جاننے کو ملا ٹیکنالوجی کے بارے میں پتا چلا آ ملتتی ہیں مگل اللہ ال پیز
خود اللہ حافظ